ہیلو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ جی بتائیں کیسے ہیں آپ
الحمد للہ سب خیریت سے ہے آپ فرمائیے
الحمد للہ سبھی ٹھیک ہے اور بتائیے آپ کے یہاں بارش ہو رہی ہے
ہاں یہاں پر بھی چالو ہو گیا ہم کھانا کھانے کا ارادہ کر رہے تھےکہ کھانا کھانے گھر جانا ہے
جی جی ہوں بارش کا موسم ہے پانی ابھی کل سے گر رہا ہے ہممم ہم لوگ کا ہو گیا کھانا پینا لیٹے تھے
اور بچے بھی بچے بھی کھانا کھا لیے
جی جی سب فارغ ہو گئے ہم لوگ کھانا پینا کھا کے
یہ بارش میں تو اور زیادہ گندگی گندگی رہتی ہے
جی جی ہاں
کپڑے دھوئے تھے اتنی بارش میں تو سوکھے گا نہیں
ہاتھ لا کے ڈالے ہیں پنکھے کے نیچے
بہت زیادہ صفائی رکھتی ہیں آپ ہے نا
جی جی صاف صفائی بہت زیادہ ضروری ہے صحت کے لیے بھی اور دل دماغ کے لیے می بھی جی آپ نہیں رکھتے کیا صاف صفائی
صاف صفائی پسند کس کو نہیں ہے تو
ج صاف صفائی کرنے میں محنت ہے تھوڑا
محنت ہے لیکن فائدے تو ان گنتھ ہے نا
جی جی بیماریوں سے بھی دور رہتا ہے انسان ذہنی طور پہ بھی اچھا رہتا ہے صاف صفائی سے اور کچھ بتائیے آپ صاف صفائی کے بارے میں
جسم صاف رہتا ہے
جی جی
صاف صفائی کے چلتے من بھی اچھا کہیں نکلو گندگییکھو تو من خراب ہو جاتا ہے گندگی سے بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور صاف صفائی کے گھر کے آس پاس کا ما ہاں آس پاس ماحول اچھا رہتا ہے پانی دیکھیے آج کل یہ بارش کے دور پہ لگ بھگ گھروں میں بیمار رہتے ہیں لوگ وجہ ہے پانی کیونکہ پانی صاف نہیں رہتا ہے تو صاف پانی پینا
جی
صحت کے لیے بہت مفید ہے
جی جی اور گ پانی گندگی سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جیسے پ د تری ہاں یہ سب ہو جاتا ہے ا
اپنی جاتی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کھانا کھانے کے سام میں کئی لوگ کو دیکھ ایسے پانی سے ہاتھ دھو لیے کانا کھا لیے جبکہ اس کو مکت کمبل طریقے سے صابن سے دھوئی ہے کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کے پہلے ہ تو جو بھی بیکٹیریا ہے جو بھی کٹاڑو رہتے وہ وہ جاتے تو نقص کھانا شفا دیتا ہے نقصان نہیں دیتا ہاتھ گندا یعنی کیا کیا لگا گندگی کون سےی کیٹاانو ہے
جی جی جی صحی فرمایا آپ نے جی ا وہ سب گنے کی سو ہم لوگ پیٹ کے اندر چلی جات س گا
ہاں وہ ساری چیزیں گندگی پیٹ میں جائے گی تو دنیا بھر کی بیماریاں سب پریشان ہوں گی
جی جی اور بارش کے سمے کچرا ہوا جگہ جگہ پانی بھر گیا
کہاں سے ہوتی انسان سو کے اٹھا سب سے پہلے گیا پاری گووا پیٹ صاف ہوا ہے ہے نا بریس کی ہے تو دانت دانتوں کی صفائی دانتوں کی صفائی ہو گئی تو جانا صاف کرنے بلکہ دانت کو تو رو روزانہ دو بار کم سے کم کرنا چاہیے ناخن بھی وقت وقت پر کاٹنے چاہیے ہ
اب آج کل دیکھ رہے ہیں بارش میں جو ہے جگہ جگہ پانی بھراتا ہے اس میں سے کیڑے مچھر مکھیاں وہ سب ہو رہے ہیں مچھر مچھروں سے کئی بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ ہو رہا ہے ملیریا ہو رہا ہے ٹائیفائڈ ہو رہا ہے اب مچھروں سے تو رہا ہے ہاں تو ایسے ہم کو کرنا چاہیے کہ گندی ہم اپنے گھر کی تو رکھیں اپنے آس پاس کی بھی رکھیں آس پاس کا بھی ماحول کو ہم اپنے صاف ستھرا رکھیں
صاف ستھرا رکھنا چاہیے کیا ہے گندے گھر میں جانے پہ ایک عام انسان بھی کتراتا ہے وہ گیا گندگی دیکھے گا باہر بھاگے گا لیکن اگر ماحول صاف ستھرا ہے تو جانے میں بھی اچھا لگے گا ان کے یہاں بانٹ کے بات کرنے میں بھی اچھا لگا کیونکہ صفائی کے چلتے وہاں کا ماحول اچھا رہے گا بدبو نہیں رہے گی
جی جی خوش نما خوش نما رہے گیا جی جی صحیح فرمایا آپ نے اور صاف صفائی سے اچھی روحیں بھی آتی ہیں گھروں میں گندگی دیکھ کے کہتے ہیں اچھی اچھی روحیں چلی جاتی ہیں لانت بھی بھیس کے لانت بھیجتی ہیں جی صاف صفائی بہت ضروری ہے اور اپنے سے چھوٹوں بچوں کو بھی صاف صفائی کے بارے میں سکھانا چاہیے روز نہانا چاہیے روز صاف کپڑے پہننا چاہیے ہاں جسمانی صفائی بھی روز کرنی چاہیے اور گھر کی صفائی بھی روز کرنی چاہیے کچن کی صفائی بھی کرنی چاہیے کھانا میں بنانا چاہیے کچھ صاف ستھرے طریقے سے بنانا چاہیے ہاں سبزیاں دھو کر بنائیے ہاتھ دھو کر کھانا بنائیے ہاں یہ سب س صاف صفائی کیونکہ کھانا انسان کھائے گا صاف صفائی سکھائے گا تو کم بیمار پڑے گا گندگی سکھائے گا تو زیادہ بیمار پڑے گا بیمار ہو گئے جی بیمار پڑے گا تو انسان پیسہ بھی لگے گ انسان جسمانی تکلیف بھی اٹھائے گا ڈاکٹر کے چکر کاٹے گا جسمانی پریشانی اور دماغ کی پریشانی بھی ہوتی ہے بیماریوں سے
بیمارییاں اس لیے ہم لوگوں کو صاف صفائی پہ زیادہ دھیان رکھنا چاہیے
وضہ فرمایا صحیح بول رہی ہیں آپ
ہ ج اور بتائیے صاف صفائی کے بارے میں کچھ
صاف صفائی کے بارے میں کیا بتائیں حکومت بھی کر رہی ہے
جی
لیکن لوگ ہیں تو لوگ کئی لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو صاف صفائی پسند ہی نہیں ہے پتہ نہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے
جی جی صحیح فرمایں
لگا کے رکھیں کہ کچڑا آپ وہاں پھینکیے گھروں میں گندگی نہ ہو لیکن کچھ لوگ پھینکتے ہیں وہی گھر کے سامنے پھینکتے ہیں جب گاڑیاں آتی ہیں
ہاں تو اس میں نہیں ڈالتے جی جی اور ہم لوگ بھی جب کہیں باہر جائ تو کچڑا ایے نہیں پھینکتے جہاں جگہ ہو کچرا پھییکنے کی وہاں پھینکنا چاہیے سب کوھ سوچنا چاہیے اس کے بارے میں ہم لوگ کو کچڑا پنکتی ہیں پنیاں پلاسٹک وہ سب جا کے نی ندی نالویوں میں جا کے جام ہو گیا وہ سب پھر جو ہے وہ پلاسٹک گلتا بھی نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ سب ہاں پانی کا کٹاؤ ہاں پانی پانی کا کٹاؤ بھی روکتا ہے
وفر وفر جانور ہے جانور بھی کئی بار پلاسٹک میں کھانا ہے وہ کھا لیتے ہیں ان کی بھی جان جوکھم میں ہو جاتی ہے
پانی جو ندی نالوں میں جا کے پھنس جاتا ہے تو جو بارش کا پانی ہوتا ہے بارش ہوتی ہے پانی مکمل نکل نہیں پاتا تو اس سے باڑھ کا خ خطرہ بڑھ جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے گندگی نادیوں کی م جی ندیوں کا پانی نالیوں کا پانی نالوں کا پانی یہ سب گھروں میں جیادا ہے تو پھر انسان اس سے بھی بیماریاں گندے پانی سے بیماریاں ہ تو یہ س
ج
یہ سب چیزیں انسان کو سوچنا چاہیے اپنے بارے میں تو انسان سوچتا لیکن دوسرے کے بارے میں سوچتا نہیں یہی انسانی فطر تھا
ہاں
انسان کو دوسروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے اس لیے اللہ تعالا نے سب سے بڑی ذات جو ہے انسان کی بنائی ہے سارے مخلوق میں سب سے بہتر جوز مخ ملوق ہے وہ انسان کی ہے اور کیوں بنائی ہے کیونکہ وہ سب کے بارے میں سوچنے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے ہوں تو یہ سب چیزیں ہیں
اسفر مار اب دیکھیے شروعات بھی ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو تو سب سے پہلے آپ کو نہانا دھونا ہے جسم کو صاف کرنا ہے اپنے کپڑوں کو صاف کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ چاہے پوزا ہو چاہے نماز ہو عبادت رہتی ہوں صاف صفائی کے بعد ہی
جی جی جی نماز نماز میں بھی دیکھی صاف صفائی کا کتنا آدھا ایمان پہلے ایمان مکمل صفائی سے ہی ہوگا
ہ آد ہی بان صفائی ہے
جی اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے صاف ستھری جگہ وضو کرنا یہ سب صاف صفائی کے دائرے میں ہی آتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے
جی یہ سب چیزوں کا ہم کو دھیان رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی آئیے سب باتیں بتانا چاہیے ہاں اور انسان صاف صفائی سے جسمانی بھی مطلب تندرست ہوتا ہے اور دماغی بھی ت تندرست ہوتا ہے خوشنما ماحول ہوتا ہے ذہن ذہنی طور جی جی ذہنی طور پہ بھی انسان اچھا رہتا ہے
جیی صحیح فرمایاپ آپ دیکھیے باہر کے کانوں میں لوگ جاتے ہیں تل آج کل ہو گئے ہیں بھجنالے لیکن وہاں صاف صفائی نہیں رہتی بالکل
جی جی ا وہ تو باہر کی صاف صفائی د ھاتے ہیں وہ کچن میں ان کی ہائجین اور صفائی اتنی زیادہ تھوڑی رہتی ہوئی گھروں میں انسان اپنے ہاتھوں سے بنایا جی تو بیماری کا بھی بہت بڑا وجہ یہی یہ بھی ہے
ک لوگ باہر کا باہر کا خانا
جی یہ بھی صحت پہ بہت اثر کر رہا ہے جو آج کل بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں
آپ اسسپتال میں دیکھیے اسپتالوں میں دیکھیے وہاں پر صاف صفائی پہ بھی کا بہت زیادہ دھیان رہتا ہے کیونکہ جو مریض ہے مریض کے آس پاس پورا صاف ہونا چاہیے دن میں چیک
جو آس پاس جووگ رہتے نا وہی گندگی کرتے ہیں ہاسپٹل میں کتنی صفائی رہتی ہے ایک نہ ایک ٹائم وہاں چاروں مطلب طرف ایک اوچھا جھاڑو لگتا ہی رہتا ہے لیکن وہ جو لوگ رہتے ہیں نا وہی گندگی کرتے ہیں اس لیے مکمل صفائی بھی نہیں رہ پاتی وہاں پہ لوگ ہی گندگی کرتے جی جی سرکار اس پہ چاہے کتنا بھی
حکومت کچھ بھی کر لے اس پہ لیکن جب خود انسان جب تک نہیں چاہے گا عوام نہیں چاہے گی کہ ہمیں کیسے رہنا ہے سب سے سیدھی سی بات ہم صاف رہتے ہیں ہمیں دوسروں کے لیے بھی صاف رکھنا پڑے گا اگر یہ سوچنے لگے تو ماحول ہی بہت خوشنما ہو جائے گا جہاں پر لکھا آج کل وہ شراب پینا یہ دنیا بھر کے جو نشہ ہوتے ہیں جہاں پر نوٹس لکھا رہتا ہے حکومت لگات کہ ہاں یہ کرنا من ہے لوگ وہیں پر جا کے وہ گندگی کرتے ہیں تو اس کاا اس کا خا آج ا وہاں کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو سب پہ اثر پڑتا ہے
جی جی صحی کروایا نے چلیے بہت اچھا لاپ نے بہت اچھی اچھی بات بتیں آپ سے بات کر بہت اچھا لگا جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا چلیے پھر آپ سے بھی کچھ نئے اس میں بات ہوگی
جی جی ضرور ا ہمد سے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ